السلام علیکم
وعلیکم السلام
آج کل سوشل میڈیا پر مینیفیسٹیشن کا بہت ذکر ہوتا ہے توم مینیفیسٹیشن کے بارے میں کیا سوچتی ہو
میرے خیال میں مینیفسٹیشن کا مطلب ہے اپنے گولز اور خوابوں کو اتنی وجہ سوچ کے ساتھ دیکھنا کہ انسان ان کو حاصل کرنے کے لیے نیچرلی کام کرنے لگے
مطلب صرف سوچنا ہی مینیفیسٹیشن نہیں ہے
بالکل نہیں اگر صرف سوچنے سے سب کچھ مل جاتا تو دنیا میں کوئی محنت ہی نہ کرتا مینف مینیفیسٹیشن میں نیت پزیٹو سوچ اور ایکشن تینوں ضروری ہے
یہ بات مجھے پسند آئی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آنکھیں بند کرو اور وہ جو چاہے وہ مل جائے
نہیں اصل میں مینیفسٹیشن ایک طرح سے اپنے ذہن کا ٹرین کرنا ہے جب تم کسی گول پر فوکس کرتے ہو تو تمہارا دماغ اس گول سے متعلق اپارچونیٹیز کو پہچاننا لگتا ہے
کیا تم نے کبھی مینیفیسٹیشن ٹرائی کیا ہے
ہاں جب میرا ایگزام تھا تب میں نے روز امیجن کیا کہ میں کانفیڈینس کے ساتھ پیپر دے رہی ہوں اور اچھے مارکس لا رہی ہ ساتھ ہی محنت بھی کی
اور رزلٹ کیسا رہا؟
الحمد للہ اچھا رہا مجھے لگتا ہے کہ ویزولائزیشن نے میرا کانفیڈینس بڑھایا
میں بھی کبھی کبھی فیوچر امیجن کرتا ہوں لیکن پھر ڈر لگتا ہے کہ کئی ایکسپیکٹیشن زیادہ نہ ہو جائے
ہ یہ بھی صحی کنسرن ہے مینیفسٹیشن کا مطلب ان ریالسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنا نہیں ہے اس کا مطلب امید اور محنت کے ساتھ لے کر چلنا ہے
تمہارے نزدیک مینیفیسٹیشن کے سب سے امپورٹنٹ حصہ کیا ہے
شکر گزاری جب انسان اپنی موجودہ زندگی کی اچھی چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا نظریہ پازیٹو ہوتا ہے
بہت خوب میں نے سنا ہے لوگ مینیفیسٹیشن جنرل بھی لکھتے ہیں
ہاں جنرل میں لوگ اپنے گولس اور فیلنگس دکھتے ہیں اس سے کلیرٹی بھی ملتی ہے
اگر کسی کو گول انجینئر بننا ہو تو وہ مینیفیسٹیشن کیسے کرے
سب سے پہلے اپنے گول کلیئر لکھے پھر روز تھوڑا وقت اس گول کو امیجن کرے اس کے بعد پریکٹیکل اسٹیپس لے جیسے اسٹڈی شیڈیول بنانا اور کنسسٹینٹلی پڑھنا
عنی مینوفیسریشن اور ڈسپلین ساتھ ساتھ چلنے چاہیے
بالکل ڈسپلن کے بغیر مینیفیسٹیشن ادھورا ہے
بھی ایسا ہوا کہ تم نے کسی چیز کو مینیفیسٹ کیا اور وہ پوری نہ ہوئی ہو
ہاں کئی بار ہر چیز ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر ایکسپیرئنس کچھ سکھاتا ضرور ہے
یہ بات مجھے پسند آئی کئی لوگ جب گول اچیو نہیں کرتے تو مینیفیسٹیشن کو غلط کہہ دیتے
ہ شاید اسی لیے کیونکہ وہ مینیفیسٹیشن کو جادوئی فارمولا سمجھ لیتے ہیں اصل میں یہ سیلف ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے
اگر تم ایک سینٹینس میں مینیفیسٹیشن کو ڈیفائن کرو تو کیا ہوگا
اپنے خواب کو یقین پازیٹو سوچ اور محنت کے ساتھ حقیقت میں بدلنے کی کوشش
واہ بہت اچھی ڈیفینیشن ہے
شکریہ تم کیا ڈیفائن کرو گے
میں کہوں گا مینیفیسٹیشن وہ سفر ہے جہاں انسان پہلے اپنے ذہن میں جیت دیکھتا ہے اور پھر اصل زندگی میں اس کے لئے محنت کرتا ہے
ماشاء اللہ یہ بھی بہت اچھا ہے
آج کل یوتھ مینوفیکچرشن میں اتنی دلچسپی کیوں رہی
کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہتری چاہتا ہے مینیفیسٹیشن انہیں امید اور ڈامیریکشن دیتا ہے
مینیفیسٹیشن اور دعا میں کوئی تعلق ہے
ہاں میرے خیال میں دعا اللہ سے مدد اور رہنمائی مانگنا ہے جبک مینیفسٹیشن اپنی سوچ اور ایکشن کو گول کی طرف الائن کرنا ہے دونوں میں امید اور نیت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے
بہت خوب کہا تم نے
شکریہ ویسے تمہارا سب سے بڑا ڈریم کیا ہے
میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کامیابی کے ساتھ سکون بھی ہو صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا
بالکل سکون اور خوشی کے بغیر کامیابی ادھوری لگتی ہے
اور تمہارا ڈریم
میں چاہتی ہوں کہ اپنے گولز اچیو کرو اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کرواؤ اور اپنی چیز سے لوگوں کی مدد کروں
یہ بہت خوبصورت سوچ ہے
شکریہ
لگتا ہے مینیفیسٹریشن کا اصل مقصد صرف چیزیں حاصل کرنا نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانا بھی ہے
بالکل صحیح جب انسان خود کو امپروو کرتا ہے تو اپارچونیٹیز بھی بڑھنے لگتی ہے
ہ آج کی گفتگو سے مجھے مینیفسٹیشن کا ایک نیا پرسپیکٹیو ملا
ہ مجھے بھی کبھی کبھی صرف بات کرنے سے ہی آئیڈیاز کلیئر ہو جاتے ہیں
ہ صحیح کہا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ویزولائزیشن کو کو افیکٹیو کیسے بنایا جائے
ویژولائزیشن کرتے وقت صرف تصویر دیکھنا کافی نہیں ہوتا انسان کو اس مومنٹ کے اموشن بھی محسوس کرنی چاہیے
مطلب
مطلب مثال کے طور پر اگر تم اپنا ڈریم جاب حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف آفس امیجن مت کرو یہ بھی محسوس کرو کہ تم اتنے خوش اور کانفیڈینٹ ہو
اچھا یعنی ایموشن ویژولائزیشن کو پاورفل بناتے
بالکل ایموشنز دماغ پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں
میں نے سنا ہے افارمیشن بھی مینیفیسٹیشن کا حصہ ہے
ہاں افمیشنس پزیٹیو جملے ہوتے ہیں جو انسان روز خود سے کہتا ہے
کوئی ایگزامپل
جیسے میں اپنے گولس کی طرف روز بہتر قدم اٹھا رہا ہوں میں محنتی اور فوکس ہوں میں نئے اپارچونیٹیز کے لیے تیار ہوں اس طرح سے
لیکن اگر انسان خود ان پر یقین ہی نہ کرتا ہو تو
ت پرفارمیشنز کو ریالسٹک بنانا چاہیئے ایسے جملے کو دماغ ایکسپٹ کر سکے
یہ بات لاجیکل لگتی ہے
ہ مینیفیسٹشن میں کنسسٹینسی بہت ضروری ہے
ڈیلی روٹین کا اس میں کیا رول ہے
بہت بڑا رول ہے چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی بڑی کامیابوں کا سبب بنتی ہے
تمہاری ڈیلی روٹین میں کیا چیزیں شامل ہے
میں صبح اٹھ کر اپنے دین کے گولس دیکھتی ہوں پھر پرورٹیز ڈیسائڈ کرتی ہوں
اور پھر
پھر میں ڈسٹریکشنز کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور امپورٹنٹ ٹاسک پہلے کمپلیٹ کرتی ہوں
میں اکثر پلاننگ کرتا ہوں لیکن اس پر عمل مشکل لگتا ہے
ہ تو یہ پرابلم بہت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے گولس کو چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے
چھوٹے اسٹیپس
ہاں اگر کسی کو ایک سال میں کوئی اسکل سیکھنی ہے تو روز تیس منٹ اس پر کام کرنا شروع کرے
اس سے گ گول کا مشکل لگتا ہے
بالکل
ویژن بورڈ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
ویژن بورڈ ایک ویژئل ریمائنڈر ہوتا ہے اس میں انسان اپنے گولز کی امیجز اور کوڈز لگاتا ہے
کیا یہ واقعی کام کرتا ہے
ہاں اگر صرف بورڈ بنا کر بھول جاؤ تو نہیں لیکن اگر وہ تم میں موٹیویٹ کرے اور ایکشن لینے کی یاد دلائے تو ضرور فائدہ ہوتا ہے
میں اپنے اسٹڈی گولز کا ویژن بورڈ بنا سکتا ہوں
بالکل ایگزام ریزلٹ انجینئرنگ ڈگری اسکلز اور فیوچر پلانز کی امیجز لگا سکتے ہو
مجھے لگتا ہے یہ انٹرسٹنگ ہوگا
ہ ویسے مینیفیسٹیشن میں نیگیٹو تھنکنگ کو ہینڈل کرنا بھی ضروری ہے
ہاں کیونکہ نیگیٹو تھاٹس تو سب کے دماغ میں آتے ہیں
بالکل انہیں فونس کو لئے روکنا مشکل ہے لیکن ان پر یقین کرنا ضروری نہیں
اس کا مطلب ہوں یہ ٹیکنیک مجھے پسند آئی
ہ ڈر اور ریالٹی میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے
گریجویٹ پریکٹس کے بارے میں اور بتاؤ
گٹیٹیوڈ روز تین روز تین چیزیں لکھ ہو جن کے لیے تم شکر گزار ہو
صرف تین
ہاں چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہے
جیسے
جیسے اچھی صحت فیملی دوست تعلیم یا ایک پروڈکٹیو گم
اس سے کیا فائدے ہوتے؟
دماغ کمی کی بجائے موجود نعمتوں پر فوکس کرتا ہے
اچھا تو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے
ہ اور ایسے کنٹینٹ دیکھنا چاہیے جو سیکھنے اور گرو کرنے میں مدد کرے
صحی تھا یہ تو بات ا یہ بہت اچھی عادت لگتی ہے
ہوں یہی عادت ہمیں ہماری زندگی میں گزارنی چاہیے
میں کبھی کبھی موٹیویشنل ویڈیو دیکھتا ہوں
ہ دیکھنا ا بھی امپورٹینٹ ہے لیکن اس کو اپلائی کرنا بھی زیادہ امپورٹینٹ ہے
ہوں کیا مینیفسشن اور سیلف کانفیڈنس کا کوئی کنیکشن ہے
ہاں سیلف کانفیڈینس اور مینیفیسٹیشن دونوں الائن ہو جائے تو ہم ہمارے سکسیس کی طرف پہنچ سکتے ہیں
ٹھیک ہے مجھے آج بہت کچھ سیکھنے ملا
ٹھیک ہے اگلی طرفہ ہم دوسری کسی ٹاپک پہ بات کروں
ہاں اللہ حافظ
اللہ حافظ